ہیلو السلام علیکم ہیلو کیسی ہیں آپ
ہیلو وعلیکم تعریف ہے
جی آپ کیسی ہیں ہاں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے
ہلو آپ کی آواز نہ میں بہت دردر آرہی ہے
اچھا مج آ مجھے تو آپ کی آواز اچھے سے آ رہی ہے لیکن اب ٹھیک ہے
ہاں ہاں بولیے کیا کر رہے ہیں ابھی
ہاں ہاں اور بتائیے سب کیسے ہیں ٹھیک ہو
بڑھیا جی آپ کیا کر رہی ہیں ابھی کام ہو گیا
میں کچھ نہیں کر رہی ابھی تو ہاں تھوڑا بزی تھی تو سوچا تم سے بات کر لوں بہت ٹائم ہو گیا بات یہ ہم لوگوں کی تم سناؤ کیسی چل رہی ہے زندگی تمہاری
زندگی تو بس زندگی ہے اسے تو کاٹنا ہی ایسے بھی چلے گی نہ اپنے کو کاٹ پوچھنا پڑے گا نہ ہاں ہاں
ہاں ہاں بس یہی حال میرا ہے اچھا کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ وہ ہمارے جو بچپن کے دن تھے وہ کتنے اچھے تھے
ہاں سب ٹینشن ختم تھا نا تب کوئی اپنے کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے اپنے مست رہتے تھے نا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کرتے ہیں
بس گھر میں مستی کرو ادھر ادھر گھومو کوئی ٹینشن نہیں تھی لیکن اب جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہیں ہزار ٹینشن ہمارے ساتھ ہزار ذمہ داریاں ہیں ہمارے ساتھ
ہاں آ بڑے ہوئے کبھی بھی ذمہ داری سمجھ میں ہو شادی ہوا نا سب سمجھ میں آیا کہ زمہ داری کیا ہوت تب تو کچھ پتا ہی نہیں چلا بھائی یہ پ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں جیسے مرضی ویسے رہ لو
صحیح بات ہے
کچھ پتا ہی نہیں تھا زندگی کیسی ہوتی ہے
صحیح بات ہے شادی کے بعد پتا چلتا ہے سب ذمہ داریاں آ تی ہے دوسرے پریوار کی ایسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہی ہے لیکن جب ہم جاتے ہیں شادی ہو کر تب ہمیں لگتا ہے کہ کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی حالت میں کرنا ہے
ہاں نہیں ہوتا ہے نا کیونکہ تب اپنے کو کچھ ہے پتا نہیں رہتا نا کہ اپن دوسرے پریوار میں جب جائیں گے
ہوں
تو وہاں کا واتورن کچھ الگ ہی طریقے سے چلنے والا ہے
جی صحیح بات ہے بالکل الگ ہوتا ہے بہت ہاں چھ بہت بڑی ذمہ داری ہو تی یہ بھی بہت زیادہ اچھا اللہ تعالی نے جو لڑکیوں کو بہت زیادہ صبر بھی دیا ہے کہ وہ ایک پریوار سے جا کے دوسرے نئے پریوار میں کس طرح شامل ہوتی ہیں سب کچھ ایڈجسٹ کرتی ہیں
مجھے تو نہا مجھے تو مجھے تو مطلب میں سوچتی ہوں یہ بنانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ دستور بتاؤ ماں جنم دینے والے ماں باپ اور ان کا سیوا کرنے کے ٹائم پہ
ہاں ہم لوگ دوسرے کی سیوا کرتے ہیں
ہاں ہم لڑکیاں پتا نہیں کہاں آتی ان کی سیوا کرتے ہیں بتاؤ جنہوں نے ہماری کر رکھ ی ہم ان کی کرنا پا رہے ہیں
ہوں اچھا چھوڑو اور بتاؤ تمہاری نوکری کیسی چل رہی ہے
یہ نوکری تو بس چل دیں گے ایسیےنا بھی نوکری کیا نوکری ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے کہ میں جا کے کروں پر میں اپنے لیے کرتی ہوں
اچھا تو وہ دو خفا رہتے ہوں گے پھر تو وہ
ہاں
تو خفا رہتے ہیں کہ وہ مطلب آپ سے ناراض تو نہیں رہتے ہیں کہ تم اور وہ منع کرتے ہیں تب کرتی ہو وہ
ناراض نہیں رہتے ہیں وہ ان کا یہ رہنے کا مطلب ایک گھر کے کام وغیرہ یہ سب انکی زمیداری رہتی ہے تمہارے سر پہ تو تم اپنا گھر گرہستی دیکھو کیا ضرورت ہے میں اپنا جیسے تیسے چلایا کروں گا میں نے کہہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جیسے تیسے چلایا کرو گے نہیں
کوئی بات نہیں کام بھی کام بہت ہے سیکھنے کو بھی جیسے نوکری کر رہے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو ہمیں وہاں سے سیکھنے کو بھی تو ملتا ہے بہت کچھ تو یہ سب سے سب سے اچھی ضروری بات ہے محنت ہمیں کرنی چاہیے محنت کبھی بےکار نہیں جاتی ہے
میں نے دیکھا کچھ لیڑیسوں کی ایسی عادت ہوتی ہے چلو ہسبینڈ کیسے بھی کما رہا کیا کرنے کا اپنے گھر میں بیٹھ کے مست میں کھا رہے ہے یہاں وہاں پیسے بھی مانگ لے رہے چلو آج گھوم آتے ہیں شاپنگ کراتے ہیں یہ مجھے نہیں جمتا
ہوں
مجھے نہیں جمتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا مجھے خود سے کرنا چاہیے مھ سے کچھ کروں گی تو مجھے اچھا لگے گا اور مچے کا سوچنا وہ اپنی کریھی ک سائے ہاں
میں نے تو اب بھی پینٹنگ کرنا شروع کر دی ہے اور تمہیں پینٹنگ آتی پینٹنگ
نہیں نہیں مجھے نہیں اتی پر میرے سسٹر کو اتی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور ایک جیٹھانی کی لڑکی اس مطلب اس کو اتنا اچھا فنشنگ رہتا ہے نا دیکھ کرے ایک دم اچھا لگنے لگے تھا ہم کو اتنا نہیں اتا ہم کو تو اچھے مہندی لگانی نہیں اتی آپ لوگوں تو مہندی بھی کتنا اچھے سے لگاتے ہیں
ہاں ہاں مہندی لگاتی رہے مجھے نہیں اتی ہے مجھے صرف پینٹنگ کرنا اتی ہے وہ بھی فیبرک پینٹنگ جو ہوتی ہے کپڑے پر جو ہوتی ہے وہ اب جب بھی کبھی تم مجھے ملو گی یا ہم ملتے ہیں تو میں اپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے
ہاں وہ بات بھی صحیح ہے کہی ملے گے تو دیکھیں گے بھائی یک رے تو مجھے تو اتی نہیں ہے پینٹنگ کرنا مجھے تو اتنا
شوق ہوتا ہے
ہاں میں نارملی سلائی کر لیتی ہوں نارمل سلائی کا کام کر لیتی ہوں
ہاں تو یہ تو سلائی تو خیر مجھے بھی ات تھوڑی تھوڑی لیکن بہت زیادہ پرفیکٹ نہیں ہوں میں اس میں بھی لیکن ہاں یہ کام چل جاتا ہے ایسی اتی ہے کہ کبھی کسی سے نہیں کہنا پڑتا کہ بھائی ہمارا یہ کام کر دو
ہاں نہیں تو کیا اپنا اپنے ہاتھ میں ہے اس کو کرتے رہیے تو پھر اجائے گا ہاںچل میں اجائے گی پہلی بات تو نا بہت بوریت لگتی ہے سلائی وغیرہ کا کام
جی جی
مجھے تو بہت بوریت لگتی میں نے کہا باپرے یہ کھولو وہ کھولو ادھر ادھیڑو ادھر ادھریڑو ادھر سلائی لاگاو ادھر سلائی لاگاو ادھر کاٹو
ہاں یہ تو لیکن ہاں میری امی بھی بہت اچھی سلائی کرتی ہیں بوت تو مطلب میرے بچوں کے بہت اچھی اچھی ڈریسز بناتی ہیں اور وہ مطلب وہ اس سے کام بھی کرتی مت وہ ارننگ بھی کر لیتی ہیں اچھی خاصی سلائی کر کے وہ اچھا پیسہ کما لیتی ہیں وہاں پر جی
نہیں جو باہر کے آرہے ہیں ہم کے پاس کام تو بھائی اچھی بات ہے اب ہمارا کیا ہے ہم لوگ بس اپنا گھر کا ہی کرتے ہیں باہر کا آتا نہیں ہے کبھی کے گھر کے اندر کس کو پتا ہے کہ آپ کے آنکھوں کی باہر آ دکانوں پہ دکھ رہا ہے کلنے والے ہیں وہ سامنے جب دکھتا ہے تو لوگ وہاں جاتے ہیں
جی جی
اور
ویسے کب جی جی ویسے ہم لوگ نہ کاموں میں اتنا آ مصروف رہتے ہیں گھر کے کاموں میں ہمیں اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے اپنے لیے بھی تھوڑی زندگی جینی چاہیے دوسروں کے لیے کب تک جیتے رہیں گے
ڈیڈی کو پتا ہی نہیں ہے کم سے کم کچھ اپنے لیے بھی کرنا چاہیے پر کیا کریں گے یار کبھی کبھی ہوتا ہے نہ کچھ کچھ لوگوں کے گھر کی سوچ ایسی ہوتی ہے نا کہ ہاں یہ سوچیے گے کہ اس یہ تو کوئی زندگی ہوگی اس کی بھی تو کچھ اچھائیں ہوں گی
ہاں نہیں یہ نہیں سوچتے ہیں اور ہم لوگ خود ہی کی خود کے لیے ہی کرنا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اب ہم سب کے لیے جیتے رہیں گے میں نے بھی یہی سوچا ہے اب اس لئے میں تھوڑا کبھی کبھی ا کتابیں پڑھنے لگتی ہوں یا پھر اپنا کچھ اسکن کیئر کر لیا اسکن کیئر بھی بہت ضروری ہے تو اسکن کیئر بھی کر لیتی تھوڑا ضروری ہے اپنے آپ کو بھی اچھا دیکھ دکھانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم ہر وقت تھکے تھکے لگے یار
دیکھو ابھی آپ لوگ کا کیا ہے ہم لوگ ہم لوگوں کو اسکن کیئر کرنا ہی پڑتا ہے کیوں اب ہم لوگوں کے ایک ایک دونوں بچے میں ہیں تو سوچو باڈی پہ افیکٹ پڑتا ہے نا
بہت زیادہ اور پھر میرے تو سی سک شن ڈیلیوری ہے نا دونوں بچے جو ہیں آپریشن سے تو پھر اور بھی حالت خراب ہو گئی ویٹ بھی بہت بڑھ گیا تو مجھے اس کو بھی تھوڑا سا کم کرنا پڑا
اتنا اچھے سے کھان پین بھی نہیں ہوتا ہے کہ چلو سب ٹھیک ٹھاک رہے نہیں آج کل ہر چیز ایسی ہے کیا ہی کر رہ کیئر تو کرنا ہی پڑے گا اچھا ہے نا کریں گے کوئی نہیں تو فک تھا وہی بع میںدھار پڑےنا س ل
بس ا کوئی او اور بتاؤ تو ابھی جانے کی تیاری تھوڑا جانے کا ٹائم ہو رہا ہے نا ساڑھے بارہ بجے تمہارا اسکول جانے کا
ابھی تو مجھے بہت کام ہے ابھی میرا پورا برتن پڑا کے کپڑے پڑے ہے بہت سارے کام ہے کر کے کبھی جاتی ہے کیونکہ آنے بعد تھکان اتنی رہتی ہے نا بچے اتنا وہاں شور کرتے ہیں نا
ویسے ان سارے کاموں کے بیچ جو ہے کبھی کبھی دوستوں سے بات کر لیا کرو ایسے جیسے اور آج ہماری بہت ٹائم بعد بات ہو رہی ہے توہ کر لیا کرو ٹائم نیک کالا کرو سمے سمے پر ایسے بات کرتے رہیں گے تبھی تو ہماری جو دوستی ہے تو مضبوط رہے گی
بالکل بالکل صحیح فرما اور ہم کرتے بھی ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چلو ابھی بھی تو شام کو کر لیں گے ایسا ہو جاتا پھر کبھی کبھی ایسا ٹائم کا شارٹڈ ہو جاتا ہے ہم لوگو کو
ہوں
بھائی میں رکھا کیا کم سے کم باقی کرنے حال چال مل جائے لوگوں کی لی خریت کیسے ہے کیسے نہیں ہے
تے کر لوگ کبھی جیسے اب کو ابھی تو ہم لوگ بات کر ہی رہے ہیں لیکن کبھی موقع ملا تو ہم ضرور ملیں گے مہینے میں ایک بار تو ہمیں ملنا ہی چاہیے اس طرح ہماری دوستی بھی بنی رہے گی آپس میں ایک دوسرے کے جو دو درد ہے یا جو خوشیاں ہیں وہ بانٹ لیں گے اچھا لگتا ہے بات کرنے سے
ہم سے اور ملنے کا تو بھائی بات ہی الگ ہوتا ہے پھر بی ایسا لگتا چلو کالج میں پہنچ گئے ہیں بھائی
ہوں ہوں جی جی
چالوں اگلی بار جب بھی ملیں گے تو چائے ساتھ میں چائے ضرور پییں گے کیونکہ ہم بہت ٹائم ہو گیا ہمیں آپ کے ساتھ چائے بھی نہیں ہوتی چائے نہیں پی ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے نا ہم لوگوں نے ساتھ چائے نہیں کی
ہاں آپ کافی پیتی ہو
جی
کافی
ہاں ہاں پیتی ہوں بہت اچھے سے
سر چلو ٹھیک ہے بڑھیاہے پھر اوکے نا اوکے بائے جی تھی